السلام و علیکم
وعلیکم اللام اور سب خری ہے
جی جی سب خیریت سے ماشاء اللہ آپ بتائیں
بس بس ماشاء اللہ سب خیریت سب خیریت اور کیا کر رہی تھی
بس میری تو ابھی ابھی سیلری آئی تھی تو میں نے سوچا تمہیں فون کرتی ہوں کہیں گھومنے چلتی تین
جی جی دیکھو میں تو ابھی جان نہیں سکتی کیونکہ میں نا ابھی نا تھوڑا سا سیو کر رہی ہوں پیسے کیونکہ تمہیں پتا تو ہے بس ویسے ہی گھر کا بھی تھوڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ کو کہیں ایسی اللہ نہ کرے کبھی کوئی مجبوری پڑ جائے کبھی کچھ ہو جائے ہم نکال کے تو دے سکتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے ماشاء اللہ تمہاری سوچ تو بڑی اچھی ہے
جی جی میں ابھی اپنے بچوں کو بھی یہی بتا رہی تھی میں نے کہا تمہیں پتاہ ہے آج کے سمے میں تو دیکھو ب بوں کو تو یہ چیز بالکل بھی نہیں پتا ہے کہ پیسے کو سیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم لوگ ہم لوگوں کو تو پتا تھا ہمارے والد دونوں نے تو ہمیں بتایا ہوا ہے یہ سب
پیسے خرچ زیادہ نہیں صحیح بات بالکل آج کل آپ دیکھیں نا یہ وار کی سچویشن بھی کتنی ہوئی ہوئی ہے اس سے اچھا ہے کہ پیسے کو بچائیں ہم
جی جی جتنا ہو سکے ہم اس کو سیو کریں چلو جہاں پہ ضرورت ہے بچوں کو پیسہ دینا چلو ادھر دینا ہی دینا ہے وہ تو ہے اگر چلو ہم تھوڑا بہت ا نا دس پرسینٹ کو بھی سیو کرتے ہیں وہ بھی تو ہمارے لیے کتنا اچھا رہتا ہے
بالکل صحیح بات ہے میں نے تو پتا کتنی میرے کو میرے دوستوں نے بولا تھا کہ تم اتنے پیسے نہ خرچ کیا کرو تم سیو کرا کرو آگے جا کے بہت کام آتا ہے اور بتاؤ ہماری خود کے ایسٹس بنتے ہیں اس ط
جی جی جی جی یہی چیز جو ہوتی ہے میرے کو بھی پوچھ رہے تھے نا بچے میرے امی ہمیں کیوں پیسے سیو کرنے چاہیے کیا ہوتا ہے پھر میں نے ان کو بتا رہی تھی میں نے بولا دیکھو پیسے سیو کرنے سے کیا ہوتا ہے تمہارے مسئلوں کا حل نکل جاتا ہے دیکھو نا کئی چیزیں جسے بچے کچھ موبائل کی ضد کرتے ہیں موبائل لے دو ہمیں موبائل لے دو بٹ ہماری امی جان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں دینے کے لیے تو وہ ہمیں بولتے ہیں بھائی تم لوگ اپنا سیو کرو تم اپناوگ جوڑو خود کرو دیکھو جب تمہارا ہوگا تم لے لینا دیکھو چلو تھوڑی بہت ہم بھی مدد کریں گے جتنا تم سیو کرو گے
دو پیسے جوڑتے ہیں تو بچوں کو عادت بھی پڑتی ہے کہ اپنے پیسے اپنے ہیں پیسے جوڑنے چاہیے کہ کبھی بھی کام آ سکتے ہیں وہ ان کے نہیں تو کبھی کبھی کسی بھی فیملی میں یا کچھ بھی ہو تو ایک وہ ہوتی ہے فائنانشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کام آ ہی جاتے ہیں پیسے
دیکھو نا میں وہی تو بول رہی ہوں بس اللہ کیئر کرے کبھی ایسی نوبت نہئے ابھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے اونچی چیچی بات ہو جاتی ہے جب شوہر کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے تو پھر ہم تو اپنے دے سکتے ہیں نا یہ لو بھائی تم کام کر لو اس میں تمہارے تھوڑی مدد ہو جائے
بعد میں لوٹا دینا صحیح بات ہے
جی جی
جی میں بھی سوچ رہی تھی اب جب سے تم نے بتایا میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی ایس آئی پی کراؤں اور یہ فنڈس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے دیکھی ہیں کتنی کام آتی ہیں یہ آگے
جی جی جی
ورنہ تو پہلے میں پیسے خرچ ہی کر دیتی تھی اس چیز میں یہاں جانے میں وہاں جانے میں مہنگی چیزیں لینے میں اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ پیسے سیو کرنا کتنا اچھا کام ہے اور آگے کتنا کام آئے گا ہمارے یہ پیسا کہ مطلب تھوڑا سیف کر لو باقی تمہیں جہاں من کرے وہاں یوز کر لو
جی جی میں تو وہی نا میرے کو ابھی بچے بول رہے تھے امی ہمیں نا چلتے ہیں ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں میں نے کچھ میں نے کہا بچوں کوئی نہیں ہم چلیں گے ضرور چلیں گے ماشاء اللہ تمہیں لے کے جاؤں گی ابھی تھوڑا بہت مجھے پہلے حساب کا بنانے دو مجھے تھوڑا کرنے دو اگر میں نہیں جا پاؤں گی چلو تمہیں میں بھیج دوں گی تمہارے دوستوں کے ساتھ تمہارے اچھا چلو امی ٹھیک ہے تم دیکھ لو پھر دیکھو بچوں کو اگر پتاہ ہوگا کہ امی ہمارے پیسے جوڑتی ہے ہمیں پورا حساب کتاب کر کے ہمیں پیسے دی ہے تو ان کو بھی کتنی اچھی چیز سیکھنے کو ملے گی کل کو وہ بھی اپنے بچوں کو یہی چیزیں بتائیں گے ا بھی ان کے ساتھ ایسا کریں گے کہئی نہیں نہیں بیٹا تم لے جاؤ تم کرو کو ایش کرو یہ کرو وہ بھی آگے اپنے بچوں کو یہی چیزیں پ جائیں گے
بالکل اور پھر مشکل سمے میں کہاں پھر اتنی ہیلپ ہو پاتی ہے آپ کس کس سے قضہ لوگے بہتر ہے اپنے پاس اپنے کچھ چند پیسے رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے
اب بھی تو اتنی ہو رکھی ہے اس کو بھی تو ہم ہی نے اپنے بچوں کو بتانا ہے جیسے ہمیں ہمارے والدوں نے بتایا ہوا ہے ایسے ہممی تو اپنے بچوں کو بتا
بتائیں گے بالکل صحیح بات ہے اتنے پیسے نہ خرچ کرے جگہیں ہوتی ہے آج کل تو آپ دیکھیں کتنے یہ سر پلس سٹور آ لگے ہیں کہنے نی جگہیں آنے لگی وہاں پہ تھوڑے ریٹ سے کم داموں میں سامان مل جاتا ہے
جی جی جی وہ وہ بات تو صحیح ہے میں وہی تو بس کو سوچ رہی تھی میں وہی سوچا میں نے کہا یار تمہیں پوچھوں تم اپنے بچوں کو بتاتی ہو ایسے پیسے کا سیو کرنا اس کا صحیح استعمال کرنا
میں نے بھی بتایا تھا اپنے بچوں کو کہ چلو اپنے پیسے سیو کیا کرو پر پھر بھی میں نے اتنا سیریئس نہیں لیا کیونکہ میں پہلے اتنی زیادہ سیریئس نہیں تھی پیسوں کو سیو کرنے سے پر آج جب تم نے مجھے بتایا کہ یہ کنے ساری چیزوں میں کام آتا ہے اور پھر اپ سچویشن بھی ایسے ہو گیا ہمارے ملک کے کہ یہاں پہ و کی جیسی سچویشن بن رہی ہے تو بہتر ہے کہ ہم پیسے کو بچائیں اور ایسی جگہ میں لگائےیں جہاں پہ ہماری مدد ہو آگے
جی جی ماشاء اللہ جی جی سمے کا بھی کیا پتا مہنگائی کا بھی تو اتنا ہو رکھا ہے بس انہیں سب چیزوں میں ہو جاتا ہے دیکھو جیسے نا ہمیں کسی ٹائم ہمارے بچے ہی ہمیں اتنی ضد کرتے ہیں امی ہمیں یہ لینا ہے امی ہمیں وہ لینا ہے دیکھو اتنی مہنگائی میں اب اتنی زیادہ چیزیں نکالنا تو ہمارے لیے تو وہ مشکل
بالکل صحیح بات ہے اور ایسا بھی ہے کہ ہم اگر اپنے پیسے جوڑ کے رکھیں گے چار روپئے سے تو ہمیں اپنے اپنے پتی اپنے شوہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے پیسوں پہ خود جی سکتے ہیں اگر ہم ایک جوڑ کے بھی رکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک پاور ہے
جی جی جی جی میں یہی تو اپنے بچوں کو بتا رہی تھی میں نے کہا دیکھو تم نے جو ہم پواکٹ منی دیتے ہیں تم اس سے کیا کرو تم تھوڑا بہت کھا چلو تم تھوڑا بہت کھانا ہے کیا کرنا ہے جیسے تم نے کرنا ہے وہ تمہاری سردردی ہے نا ہمارا کام ہے تمہیں دینا بٹ تمہیں اس میں سے دس دس پرسینٹ بھی تم اگر اپنی بولک لگا لو اس میں تم اپنے پیسے کو سیو کر لو تم دیکھو کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے چلو تمہارے پاس کچھ تو پیسے جڑیں گے تم اب تم بولو جی اب تم مجھے بولو گ کہ امی مجھے یہ چیز لینی ہے بائی میں تمہیں بولوں گی تم نے اپنے جو سیو کیے پیسے تم لے لو تمہیں ضرورت ہے تو جو کھ تھوڑے بہت اوپر چاہیے میں تمہیں دوں گی کس ٹائم ایسی سچویشن آ جاتی ہے پیرنٹس مطلب اپنی امی سے اپنے ابو سے ہم نے وہ پیسے لینے میں تھوڑی سی اوکھ ہو جاتی ہے
جی اب آج کل دیکھے نا یہ چودہ پندرہ سال کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے امی ابو سے پیسے لینے میں ہمیں بھی لگتا تھا جب ہم اپنے سمے میں تھے کہ اب عجیب لگتا تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کیا امی ابو سے پیسے لے ایک بچے میں ڈپینڈینس کی آ جاتی ہے کہ وہ خود کمانے کا سوچتا ہے اپنے پیسے جوڑنے کا سوچتا ہے کہ میں امی ابو سے نہ لے کر اپنے پیسے خود کماؤں خود خرچ کروں یا
جی جی یہ بات یہ بات تو صحیح یہ یہی تو بچوں کو سکھانا کرانا بہت ضروری رہتا میں نے تو اس نے تو بینک میں نا ایف ڈی بھی کروا رکھی ہوئی ہے دیکھو ایک پیسا سیف ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا لیے دیکھو جیسے چھوٹے چھوٹٹی چیزوں کے لیے ہوتے ہے خود کے لیے یہ چیزیں بھی کرنی بہت ضروری رہتی ہے
اور کیا آگے پتا نہیں کیا ہو کیا نہ ہو اپنے لیے بھی تو دیکھنا ہے سب کے لیے بھی
جی جی
میں نے بھی سوچا کہ اب میں ساری ایف ڈی کراؤں گی ایس آئی پی کرواؤں گی تاکہ آگے ہمیں کام آئے
جی جی
ا
کام تو آنی چاہیے دیکھو یہ بھی ہو دیکھو آپ میں ہمیں ہو ہے کہ ہم نے اپنے پیسے کو کس طریقے سے
بچایا ہوا ہے وہی
کس طریقے سے ہم اس کو سیو کریں گے کس طریقے سے ہم نے اس کو لگانا ہے کیونکہ ہم ہم عورتیں تو ہوتی ہیں اپنے پیسے کو کیسے کیسے
اور گھر کا بھی سارا راشن وغیرہ سب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے سب کے پیسے ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ایک صحیح طریقے کا بجٹ اور یہ وہ بنا کے رکھیں ک حساب لگا کے رکھے کہاں پہ کتنے پیسے کب خھرچ ہو رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیسے یوں ہی نکلتے جے ہیں کہ پ ہی نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کسی سے پانی کے طرح جا رہا ہے پیسا
جی جی جی جی یہ یہ بات تو یار دیکھو آج کل وہی تو میں تمہیں بول رہی ہوں جتنی مہنگائی ہو رکھی ہے نا مس اللہ پاک رحم مت کرے تھوڑی سی بس پوچھو ہی نہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تم تو کوئی چیز کو ہاتھ لگاؤ ای تو ایسا ہوتا ہے جیسے سونے کے باؤ چل رہے ہیں
بالکل آج کل تو دیکھیں میں تو میں آپ کو بتاؤں میں اپنی باجی کے ساتھ سونا لینے کا گئی تھی وہاں پہ میں نے دیکھا کتنا زیادہ ریٹ چل رہا ہے اگر یہی ہم پہلے لے لیتے سونے اپنی چیزیں بنوا لے ت تو وغیرہ بھی بیچ س اتنا پروف فٹ ہوتا ہمیں کہ سوچے ایک ایسٹ بن جاتا ہے فیوچر کے لیے کہ پیسے تم خرچ کرنا چاہ رہے ہو تو تم ایسی جگہ کرو جہاں پہ تمہیں پیسے آگے جا کے بڑھے اور تمہیں کام آئے
جی یہ بات تو صحیح بولی یار تم نے مطلب تم نے یہ جو ایف ڈی وغیرہ کرواتی تمہاری سیف ہوتی ہے نا مطلب منتھلی منتلی تمہیں دینا پڑتا ہے اس میں
جی جی جی
اچھا اچھا چلو یار یہ بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے یار دھو ہمارے حساب سے ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا مہینہ دینا ہے کتنا کرنا ہے زیادہ تو نہیں کرنا کم کرنا ہے کچھ یہ تھوڑا سا نا یہ ہماری تھوڑی سی مصیبت حل ہو جاتی ہیں
بالکل بالکل حل ہو جاتی ہے اور پھر ایک کنی ڈپینڈنٹ ہم بن جاتے ہیں پتہ کسی سے بھیک مانگنی نہیں پڑتی ہمیں
جی جی بس اللہ پاک مہر کرے ہم پہ ہمیں بھی تھوڑی بہت بھائی ہمیں بھی کرنا یہ بہت ضروری رہتا ہے بچوں کو بھی کروانا بہت ضروری رہتا ہے ہاں مجھے اگر نا ایک میں نے سنا تھا مطلب نئی اسکم آئی ہے تمہیں میں اس کے بارے بتاؤں گی تم اس پہ کروانا جی جی اس پہ کرنا وہ ٹھیک رہے گا پیسے کے لیے بھی ہمارا پیسہ سیف رہے گا اور بچا بھی رہے گا اور ہمیں جب ضرورت ہوگی تب ہی ہم اس میں سے لا سکتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی مجھے بتانا اس کے بارے میں فون کرنا دوبارہ
جی جی میں تمہیں بتاؤں گی ج اننشاء اللہ ضرور بتاؤں گی میں تو ٹھیک ہے پھر اوکے خدا حافظ